ہلو
ہاں
سلام علیکم
وعلیکم السلام اور سب کیا خیر
سب ٹھیک ہے الحمد للہ شکر اللہ تعالی کا اپنا خیریت بتائیے
سب ماشاء اللہ تم لوگوں کی دعا ہے
ہاں اور کیا کر رہے
ابھی تو فی الحال چھت پہ آئے ہوئے ہیں ابھی اجالا لوگ آئی تھی تو اجالا سے بات کر رہے تھے ہاں ہاں آئی ہے ابھی تو کل
اجالا کا آج بڈڈے ہیں نا
ہاں ہاں اج اسکا بڈے ہے
منا رہی ہے
نہیں کیا بنائے گی چاکلیٹ لی تھی ڈیڑھ سو کا پرک پانچ والا اس میں تیس پیس تھا تو اسکول میں اپنی دوست لوگ کو دی ہے
اور ارم اریبہ کیا کر رہی ہے
اریبا تو سوئی ہوئی ہے اور ارم کھیلنے گئی ہوگی
ہاں
ابھی چھوٹے ابو اے تھے کھانا وا وغیرہ کھا کر کے تھوڑا سا سو لیے اس کے بعد میں پھر چلے گئے
ہا اب اریبہ کو سردی زیاد ہوگیا نہ
ہوں
پورا اب آواز سے گھٹر گھٹر کر رہی تھی
ہوں سردی بھی کھانسی بھی اریبہ کو بھی ہو گیا ایرم کو بھی میرا بھی تیرا لوکا ہوگیا ہے ا ارم کا دقت ہے کہ وہ دوا لینا نہیں چاہتی ہے
ہاں دوا تھوڑا کڑوا لگتا ہے تو
ایک خوراک کھالی لی ہے صرف اس کے بعد پھر نہیں چھوڑ دی اس کو نہیں دوا دے رہے ہیں کچھ نہیں دودھ بھی نہیں پیتی کھاتے پیتے اس کا ٹھیک ہو جائے گا ایسے ہی ہاں زیادہ بہتر رہتا لیکن دوا بھی ایک دو خوراک لے گی نا تو صحیح ہو جائے گا لیکن وہ دوا لینا ہی نہیں چاہتی ایک بھی خوراک
اس کو کیسے وہ کھلائیے پھسلا کر
ہوں کچھ بھی پھسلالو نہیں پھسلائیگی وہ اتنا وہ گھومنے جا نہ گھومنے جانے میں ماہر ہے لیکن اس کو دوا کے نام پہ اگر بولیں گے نا کی دوا کھا لو تو تب لے کے جائیں گے گھومنے تو نہیں تو نہیں بولے گی کیا ہم کو گھومنے لے کے جا پھر پریشان کرنا چھوڑ دیتی ہے نہیں کہ کچھ نہیں کھاتی ہے برداشت کر لیتی ہے اتنا گھومنے جانے کی پریشان کرتی رہتی ہے پھر بھی نہیں کھاتی ہے کے ہاں ہم جائیں گے گھومنے
جی
دادی تو ابھی نہائی ہے تبھی کھانے جا رہی تھی ہاں گرمی لگ رہا تھا ابھی نہائی ابھی من کیا تو
تو دکھوائے دادی
نہیں دوا بھی نہیں کھانےچاہتی ہیں جلدی
ہاں
ہوں
اور کھانا پینا ہو گیا
ہاں ہوگیا کھالیے چھوٹے م کو بھی کھلا دیا ادھر سارا کام ہو گیا بس وہی دادی نے کھائی ہے یا دادی وال ب رہے گا باقی ب کھا لیے بڑیا خالہ سے بات کر رہے تھے ہوں کال جانے لگا
کط
کال جانے لگا سونی خالہ صبح میں فون کی تھی تو وہی بتائی اس وقت نہیں آیا تھا پھر اتنا تے اس کے بعد تو پھر ہو گیی بارش اتنا موسم بنا کر کے نہیں بارش ہوا دھوپ نکل گیا
ہاں پورا ابھی تھوڑا دیر پس لگ رہا تھا کہ کتنا بارش ہوگا
ہوں
آج اتنا گرمی بھی نہیں ہے کل جتنا تھا
ہوا چل رہا ہے نا اس ٹائم پے اور تم لگ ایس ایی آر والا فارم نہیں سبمٹ کی ہو نہیں بری ہو
نہیں ابھی نہیں کیے ہم لوگ سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے بھرے نہیں بھرے
تو تم کو بتایا تھے نا وہاں پہ ویسے باریک شاید بولا ہے کہ کے آئیں گے سام میں چھوٹے پوپاس کے بارتی چیدا پہلے آ جانا
ہاں اس میں صحیح صحیح نہ بھروانا ہے اگر کہیں سے غلطی ہو گئی ہے کچھ تو ڈر لگتا ہے
ہم
نہیں بھر رہے ابھی
ہاں
اور ایک کاپی اپنے پاس رکھنا نا
ہمم
آن لائن سامنے سے کر رہی ہے
کیسی
مطلب جیسے کہ آپ فارم جمع کریے گا تو ترت نا آن لائن کر دے گی
نہیں نہیں ہم لوگ کو بس جا کے جمع کر دینا نا باقی اس کا کام ہے وہ دوسرا کوئی کرتا ہے دے دے گی اس کا کام بھی نہیں ہے وہ دوسرا کو دے دے گی دوسرا کا کام ہے اس کو اس کا کام ہے اس کو بھروا کے جمع لینا اور پھر اگلا آدمی کو تک پہنچا دینا تب اگلا آدمی اپنا کام کرے گا اس میں اپنا آن لائن کر دے گا وہ
اور خالہ بھی تو مطلب آگنباڑی وال رہی لیکن ا فارم بھی دے رہی ہے فارم بھی فل اپ کر کے پھر وہی آن لائن بھی کر رہی ہے
ہمم
رات کو دو تین بجے تک جاگتی ہے سب تین چاروں
خود آن لائن کرتی ہیں
ہاں خود آن لائن کرتی ہے سب کوئی غلطی غلطی بھر دی اس کو سدھارنے میں اتنا ہی ٹائم لگ رہا ہے
ہاں بہت لوگ غلط بھر دیتے ہیں فون میں بھی یہ کیا بولتے ہیں انسٹاگرام پہ یہ کیا بولتے ہیں اس میں دکھا رہا تھا اس میں کچھ اور بھرا تھا پورا وہ بت رہا تھا کہ ہم فارم بھرے ہیں اور ایسی طرح اس طرح کی کیسے بھرنا چاہیے اور بھر لیجے گا اور یہ بھرنا ضروری ہے اور خوش پورا ہمیں بولے صحیح یہی بولے ایک تو صحیح نہیں بھرا ہے اوپر سے کہہ رہا ہے کہ بھرنا چاہیے ہے صحیح اچھا
اور کہیں گھومنے نہ جانا ابھی
فلحال تو نہیں فلحال تو بولے تو بھی مائکا کیا ہے ٹکٹ کٹنے والا ہے گالٹن گنج جانا ہے ہاں ادھر ابھی ویسا کہیں نہیں ابھی چھوٹا بچہ لے کر کے گھومنے جاؤ گی بھی کہاں وں ہوں چھوٹا بچوں اور باہر دکت ہوتا ہے نا وہ تو کراچی تو چلے گئے وہ بھی ہم نہیں کہہ رہے تھے کہ نہیں جائیں گے پر گڑیا بولی کہ چلو ہم اکیلے نہیں جائیں گے تم ساتھ میں چلو گے تو صحیح رہے گا حالانکہ ہم وہاں پہ نہاے وئے نہیں تھے ہوں ہوں چھوٹا بچہ لے کے کہاں سے اریبہ کو لے کے تم جاؤگی پانی میں ابو اور ہم نہیں تھے ابو تو ایک وہاں پہ پیڑ تھا سائڈ میں پیچھے اندر گھسنے کے بعد وہاں پہ ایک یہ تھا لوکر تھا سارے لوگ کا اپنا اپنا کپڑا ہو گیا جتنا سارا سامان چابی جو رکھنا ہے رکھ کے اسے لاک کر دیجئے اور پھر چابی اپنے پاس رکھے رہے تو ہم لوگ پاس چابی دے دیے تھے یہ تو اسی ایک لوکر کے پیچھے بڑا سا پیڑ تھا اسی کے نیچے چبوترا ٹائپ میں یہ ٹائلس لگا ہوا تھا تو اسی میں ابو وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے اب ہم ادھر ادھر گھوم رہے تھے کبھی پھر ابو پاس جا رہے تھے تو پھر اور ادھر نہیں ابو ملے تو لیکن دیکھنے میں ہی مزہ آ رہا تھا ہنسی بہت آتا دیکھ دیکھ کر کے ایک دوسرے کو مطلب دوسرے لوگ کو اور ویڈیو وڈیو بنایا اور کیا اسی میں انٹرٹین ہو گیا اب ارم اور نہیں
فلاور پارک چل جاتے فلاور پارک چل جاتے وہاں اچھا اچھا سب چیزیں
تو اسی میں فلاور پارک بھی رہتا ہے جیسے تھوڑا بر برسات تھا نا تھوڑا پانی اس میں رہتا نا تو اس میں پھول وغیرہ نکلا رہتا ہے جہاں پہ ہم فوٹو نہیں لیے تھے ہارٹ شیپ کا جو تھا دل والا
کا پتا ہم تو نہیں دیکھے تھے
تو اسی میں تھا اسی میں پھول فھول سب گملہ تیرا چھوٹا چھوٹا تھا اسی میں رہتا سب پھول نکلتا لیکن پھول نہیں نکلا ہوا سوکھ گیا تھا سارا گرمی کی وجہ سے ایسے چلتے نہیں گاں
یہاں والا بھی پارک اچھا بن گیا لاتے روز آ
نہیں دیکھے یہاں پہ تو ابھی ویسے لیکن ڈالٹینگ والا اوپنگ ہو گیا بن رہا ہے امم واٹر پارک تو اس میں ہو گیا یہاں والا بھی نہیں پت ادگھاٹن ہوا ہے کہ نہیں ہوا
یہاں والا کابھی نہیں ہوا
نہیں یہاں کمپلیٹ نہیں ہوا ہوگا وہاں والا تھوڑا بہت کمپلیٹ ہو گیا تو مطلب تھوڑا بہت کام کام تو بچا ہی رہے گا ا بھی نیا کھولا ہے تو لیکن ہو گیا وہاں والا تو اپنگ ہو گیا سب جا رہے ہیں لوکل والا میں کہ تو اچھا نہیں لگتا ہے سب چار پانچ لوگ رہیں گے فوٹو وغیرہ لینے کے لیے صحیح ہے لیکن اب پتہ نہیں یہاں والا چارجز کتنا لگتا ہے وہاں پتا ہے ایک لوگ کا تھا ڈھائی سو روپئے صرف اٹری فی اندر جانے کا اب پلس میں اس میں کپ جس کو نہانا ہے ہلو ہیلو ہاں کرے جس کو نہانا تھا نا ہاں آواز نہیں جا رہی ہے ہیلو
ہیلو
ہاں آواز تو آ رہی ہے تمہاری
ہاں ابھی آیا
امم وہاں کا ٹکٹ بہت اتیھی تھا مہنگا تھا ڈھائی سو روپے پر سر ایک لوگ کا اندر جون جس کو نہانا تھا نا اس کو مطلب کہ پچاس روپے میں اور کپڑا ٹراوزر ٹی شٹ پہنے تو سب لو کو وہائ ٹراؤزر ٹی شٹ گھر کا بھی تم پہن سکتی ہو جی سر جی جس کو ایک تو تھوڑا ایجٹ تھی نہا ساڑی پہنی ہوئی تھی
ہاں
ہاں نہاری تھی دادی وغیرہ ٹائپ میں تھی تھوڑی ایجیٹ ہے ساتھ میں گئی ہوگی تو بھی گرمی میں کہاں ادھر ادھر جائے گی تو پانی میں ہی تھی پانی میں سے پینے سے تھوڑا گرمی کم نہ لگتا ہے اتنا ہی دھوپ تھا سستی انجوائے کر لے رہی تھی سب ایک سے ایک ہے سب جہاں ٹرائل روم تھا نا جو امم کپڑا چینج چینجنگ روم
امم
تو وہاں پہ دیکھتی نا سارے لوگ چوٹی موٹی لڑکی لوگ عورت لوگ مطلب کہ ساڑی پہن کے آئی ہے ساڑی پہن پہن کے ٹی شٹ ٹراؤزر پہن رہی ہے ہمبا ہنسی رہ تھا
ارم کیا کر رہی ہے ابھی
ارم تو گھومنے گئی ہے ب ادھر کیا روشنی گھر تک گئی ہوگی یا پھر
اکیلے جاتی ہے
اکیلے ہی جاتی ہے ادھر یا چلی جاتی ہے اپنا پھر آ جائے گی کے بات ایک خود ہی تھے ساتھ میں تھے اوپر ہی گڑیا سے بات کر رہے تھے تو پھر گئے اس کو لی پاٹی لگ گیا تو چلی گئی نیچے پھر گئی شادیش کروار و دو اپ کے آ گئی ہمم تب پھر نیچے گئے تھے پھر نیچے سے گئے پھر تم سے پوچھیے توب پھر تو ہو گئے تو پھر اوپر سے دقت یہ رہتا ہے نیچے نیٹورک نہیں رہتا ہے اوپر اچھا پکڑتا ہے اس میں کہ نیٹ ورک صحیح نہیں رہا تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں
ہاں نہ
سلتا ہے اب اس میں پتاہ نہیں ان کمنگ جا رہا ہے کہ آؤٹ گوئنگ ہو رہا ہے تم میرا والا کال گیا کہ تمہارا کال آیا آ کو پتہ ہی ہے بیس میں بس سیکھنے میں ٹائم ہو گئے ہیں نا یہ تو گرمی لگ رہا ہے اوپر میں